ا رہان پوچھلے کچھ کرنا چلتا وب خ دیکھاواے
ہیلو
کانا پینا ہم کو جب کھانا پینا ہو گیا سجھ گ نارے تو کم ج اتنا لیٹ تک نہیں ہوا ابھی تک
اتنا چلملم پٹی ہو رہا ہے وہاں پہ
ابھی یہاں ب اچا لوگ ہیں پانچ چھ سال کا بچہ لوگا انوں میں پگلا گیا پورا ب توپہ کڑ ن بھی نہیں تھا بولو بھائی بولو سائڈ آ گیا سائڈ
ا بھائی ہم دیکھ رہے ہیں بدلاؤ
ہاں بھائی بدلا تو پیسہ ہو گیا بھائی تمہارے جنا کیا بات ہو گئی
ہم نے دو دن کے لیا کہ ہم نے چن نہ بھائی
بدل بدل بولو بولو
ہم نے دو دن جنگل میں آنا کیا چھوڑ دیا یہ کدھر لوگ خود کو شیر سمجھنے لگے سمھے ج مارد ہاں سن رہے ہو ہم نے ہاں بول رہے ہیں ہم نے دو دن جنگل میں آنا کیا بند کر دیا ایک گدڑ لوگ خود کو شیر سمجھنے لگے
خرے سییر ن سمجے ال سیر ہم نے اچھا پھر سے جنگل میں آیا جان نھر دھ ل
بنگال میں جاو نیکسٹ ڈے ایک تاریخ
رک ب ایکدم فون آ
گای آیاا رہ رے بپلو
ہاں ر
دور وجہ سے جانا ہے ایک بار کولوا گی لو کسم
ا سن جگل تو ج ب نہیں دیکھ ل ہم نہیں آلو ہے نہیں
تربےتربے آئل دن وقت آنے تو جناب ورنہ دو چار ایسے لوگ ہیں جو ہم لوگ
گڈیا ویلیس چنگ آےلینا
نہیں دو چار سون ن دو چار ایسے بھی لوگ ہیں
ہوود میں اری پ ج پ جائے نا ہمند ج اگ گائے خ ب ن
اب تو کہاں چل جائ اب
ابائی ایکڈم فون کر دیے پٹا پٹا بیٹے
کے فون کرے
ن نیا نمبر کا
توہارے بابو ہاں تومر سے اتنا دشمنی کا ہے مج لے لے ابھی
دیکھیں رے یہ ہے اب کو فون کر دیتی ا اپنا دشمنی کیا ہے مولنا سالا اب تو کئی ہیر بولے بائی
اب نہیں ب س ن آ لب ارے ہم ایک گ چیز جانا تو ہی ہمر جو ہی یہ غصہ مطلب سمجھے ہیں ج ج یار کوئی ن ہے یار ک طور سے غصہ کرے سنیو ایک بات سننا برو اکثر وہی بیل مارک
جو کھیت میں چلتا ہے جو چلے گا ہی نہیں وہ مار کاائے کھائے گا ا رے ہاں رے ہیلو
سر مطلب اس کون چیز بد ادر
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف مطلب غصہ وغیرہ جتنا ہے میں صرف تم پہ کرتا ہوں کیونکہ تم میرے غصے کو جھیلتے ہو مطلب برداشت کر لیتے ہو ہم کو الٹ ولٹ کے جواب نہیں دیتے ہو اسی لیے تم پہ ہم غصہ کر دیتے ہیں اور اور کسی پر غصہ نہیں کرتے ہیں
ہم کو تم کسی پر اور پر دیکھے ہو گغصہ کرنے اٹ پٹ بات بولنے میں دیکھے ہو کسی بہت ہے
پتا نہیں بھائی ہم کیسے جانے
ا تم تم میرے پہلے سے ہی فیورورٹ ہو اسی لیے بول دیتے ہیں اور اگر تم کو بھی برا لگ رہا ہے تو کیا آپ کر سکتے ہیں دوست
دار گر نہیں پلے پچا پے
نہ ہاں ابھر ہوٹل میں ہے یار ابھی ہن ڈیوٹی ہے
نہیں ہمر تو پے رہ ہے
نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف وہ ایسے ہی بول رہے ہیں
اور بتاؤ تب
ہلو
ہاں ررے بول رہے
ہ اور بتاؤ تب کیا ہولڈ میںٹ کاٹ ن ساب ہاں سر
بن بول جائے پانچ ہزار ت ر بیا ٹیک ہے ات گار سے
بولو بھائی بو بولو
ارے ادار دین بھی گڑیا بڑں
کیا ادہرن د بھائی
ک س بھی
تم میری باتوں کو ادرن میں سمجھ رہے ہو یہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے
سری سنان با گ سری
ٹھیک ہے مذاق مذاق میں لے لو میری بات کو تم لوگ تو کبھی سیریئس لیتے نہیں ہو
اچھا ساعری سنن بع میں سیریس لے لو ا بہت دن بچی
ہ ٹھیک ہے شاعری سنا دیتے ہیں کے ملی ہ سب یہ یہ کر رہے ی کس کام آنے کے لیے پر وقت بوڈی ہے آپ کا آرام سے تھوڑا گیٹ کو ادھر کیجیے ارے ادھر صافھر گٹوا ن لگا ل
آ
سٹا گٹپ سچپ ب چلو ہوازتا چل ل
جی
ملی تھی زندگی کسی کے کام آنے کے لیے پر وقت بیت رہا ہے کاغذ کا ٹکڑا کمانے کے لیے
ہاں
کیا کرو گے اتنا پیسہ کما کرو استاد نیچے نیچے نیچے نیچے نہ
ہاں
ن نٹ کپت نیچے نیچے نیچے نیچے او ہوو سور سور سور اس کو بیکھ لو بیک لو تھوڑا ایسے کرو ایسے کرو استاد ایسے کرو ملی تھی زندگی کسی کے کام آنے کے لئے پر وقت بھی رہا تھوڑا نیچے کرو وقت بیت رہا ہے کاغذ کا کاغذ کا ٹکڑا کمانے کے لیے اور کیا کرو گے اتنا پیسہ کما کر نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہو یہ موت کے فرشتے سالہ رشوت بھی نہیں لیتے
ا ج آے
اب اپر اٹھا دو اب دو منٹ سننا دو دو منٹ رک دو منٹ ہل ڈائم ریلو
وہاں کے وہاں کوتا ہے
روم رے روم ر ڈ
کن گری نہیں پرو لکھانا بب
ہ
کال پکا د
ج
ہ
ہ
تو سے خطرناک رس ہیں بھی
گب
مر کر ل والا گ والا گ سوپ مے
پین
ہیلو
ا
ا متنا
زا رہے س بھائی ب
اس
ہاں بھائی بولو
بولو بھائی بولو
ارے کیا بولے یار مے لائن میں کام
ا ناناگ گ متے تو بھائی تم کون سا کام کر رہے ہو بھائی ار و فانا لگ رہا دہاڑی کا کام کر رہے ہو لو کھیتی باڑی کر رہے ہے دیہڑی کیا کام کر رہے ہو بھائیل اتنا رات تک کام کر رہے ہو
ارے اگر تم میرے کام کے بارے میں سنا دو کس سے نا رک رک رک رک دو سیکنڈ رک ہیلو
ہیلو ہیلو
دو سیکنڈ رکنے دو سیکنڈ
گگر دس منٹ بیر جام وورسل
جی ا ہر سر
تنک بھرا ہ پچار
ا
آارادنرا س بڑی خرا آپ لگ جاب کہ
وڈیو
ار لٹوا آم اڈا تھوڑی چ ار
ایک د کر د
پہ ایسٹرولوجک کا ایکسپرٹ ایڈوائز بھی ہے فائنانس کی اسٹریٹجی اور شیئر مارکیٹ کیلکولیشن سیکھو کے سب کچھ سکھاتے ہیں اور ہاں سیکھنا ایکسپینسو نہیں ہوتا نہیں سیکھنا ایکسپینسو ہوتا ہے آج اسٹارٹ کروں سھو ایپ سے تھا اور اپنی مڈل کلاس سوچ کو آٹر
الہ بییس کوڈ نہیں آئے
سب سیکھو تو مو نہیں رہائے ج کسے و
اور پانڈرہ ہزار تو تمام